آئی کیا گھر پہ سب کیسے ہے؟
وعلیکم السلام سب ٹھیک ہے تم سناؤ
ہ بس بھائی آج گھر پہ بریانی بنی تھی تو تمہاری یاد آ گئی ہے وہ جو پچھلی بار تمہارے گھر کھائی تھی اس کا سواد آج تک یاد ہے
ارے ہاں وہ تو ابھی میں نے بنائی تھی اسپکٹ بہت پرانی ہے
اس میں کون سا مسالہ ڈالتا ہے میں بھی گھر پہ ٹرائی کروں گا یہاں فائیو پانچ منٹ تک بریانی قورمہ اور دھابے کے کھانے پر بات کریں
سنو یار میرا تو دل گھر جانے گاؤں جانے کا کر رہا ہے بار بار بارش میں وہاں کا نظارہ الگ ہی ہوگا الگ ہی ہوگا
صحیح کہ رہے کھیت کھلیان اور وہ مٹی کی خوشبو یاد ہے وہ بارش کا دن جب ہم سائیکل سے اسکول جاتے تھے تو پورا بھیگ جاتے تھے اور راستے میں گلی ڈنڈا بھی کھیلتے تھے
ہاں اور وہ ماسٹر جی کی عادت تب ہی زندگی میں سکون تھا
ہوں یہ تو بات ہے مطلب ماسٹر جی بھی مطلب کہ اچھے سے پڑھائی کراتے تھے اور سب کیا چل رہا ہے ک گھر پہ پریوار میں خاندان یہ سب ٹھیک
ہاں سب ٹھیک ہے اپنا
ہاں ہمارے یہاں بھی سب ٹھیک ہے اور وہاں کا موسم
ٹھاکے
او کیا ادھر گرم ہے گرم موسم ہے یا ٹھنڈ موسم ہے ابھی
ہاں تو ا بہت گٹ موسم ہے
کیا ادھر پیڑ پودے کی کمی ہے
نہیں یہاں پہ پیڑ پودے کی کمی نہیں یہاں پہ اور پیڑ پودے کی کمی نہیں ہے یہ گاؤں میں رہتے
او تو پھر تب بھی مطلب کہ وہاں پہ بہت کافی گرمی پڑ رہی ہے
ہاں ادھر کافی گرمی پڑ رہی ہے
ا تب تو مطلب کہ کیا مطلب کہ پانی پیا کرنا اس سے شریر میں ٹھنڈا بنا رہے گا
ہوں
ا میرا دل کہہ رہا ہے کہیں گھومنے نکلنے کا تمہارا کیا پلان ہے اس بار چوٹیا میں
ج ہاں میرا بھی من کر ہی رہا ہے کہیں گھومنے جانے کا اور آپ کا کیا پلان ہے کہاں جانے کا ارادہ ہے
سوچ رہے ہے کہ گھومنے میں بھی گاؤں جاؤ یا پہاڑوں پہ جاؤ گاؤں کی تو بات ہی الگ ہے وہ کھیت کھلی ہوا سکون شہر میں تو بس شور ہے ادھر گاڑی کی شور ہے ادھر گاڑیوں کی شور ہے پچھلی بار جب میں گیا تھا تو راستے میں بڑی مشکل ہوئی تھی پر مزہ بہت آیا تھا راستے خراب ہے بٹ مزہ بھی کافی آتا ہے
وہ کس چیز سے گئے تھے آپ
ہم لوگ ہم لوگ کے یہاں تو جو گاؤں جانے کا راستہ ہے وہ بس یا ٹیمپو سے ہے تو لوگ مطلب بس سے جاتے تھے ویسے لوگ مطلب کافی وہاں کا جو راستہ ہے وہ کافی ڈھیلی راستہ ہے جس کے کارن لوگوں کو کافی پرابلم اور ایک مطلب کہ ڈراننا ن جارا ہوتا ہے بٹ ابھی کوئی لیکن ابھی کوئی تہوار ہی نہیں آ رہی کہ لوگ مطلب گاؤں جائیں یا چھٹیاں بھی نہیں آ رہی کہ جس میں گاؤں جا سکے آپ اپنا بتائیے آپ کب لاسٹ ٹائم گاؤں گئے تھے ابھی گاؤں میں ہی ہے
نہیں میں گاؤں جان آنے والا ہوں میں ابھی گاؤں میں نہیں ہوں
ہ بچپن میں ہم تہواروں پر مستی کرتے تھے عید دیوالی پر نئے نئے کپڑے اور دوستوں کے ساتھ گھومتے تھے ن
ہمم اور عید بھی بہت اچھا لگتا تھا
ہاں تب تو فکر تھی نہ ذمہ داری اب تو بس کال پر ہی حال چال ہو جاتا ہے
ہمم ہمم اب دوستوں سے بھی اتنا بات نہیں ہو پاتا
ہاں اب تو مطلب دنیا میسجوں پہ اور کال پہ چلتی ہے
ہ ا دنیا ماڈل یا فانا ہو گیا سب کے پاس فون ہو گیا نئے نئے ماڈل آ گئے ہیں
ہاں ویسے تمہارے کیا پلان ہے آگے کیا سب چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک
ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہی ہے آپ نے بتائی
ہ ہمارا بھی سارا پلان ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا ہے ہماری بھی اچھی خاصی چل ہی جا رہی ہے کیا آپ کے یہاں مت مطلب کچھ مطلب آپ کے یہاں کوئی یوجنا آئی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے میں
نہیں ابھی تو کوئی یوجنا نہیں آیا ہے ویسے آپ کو کیا
نہیں ہمارے یہاں بھی ابھی کوئی نہیں ہے تو کیا مطلب کہ ابھی آپ کو کچھ کرنا ہے یا مطلب ابھی بس ایسے ہی پڑھائی کر رہے ہو
نہیں مجھے ابھی کورس کرنا ہے بی ٹیک کا
او تو مطلب پڑھائی ابھی کرنا ہی ہے نا کیا آپ کے مطلب کہ ہائی اسکول کی پڑھائیاں ختم ہو گئی ہے اچ ودیالیہ کے
ہاں مجھے میرا تو ٹویلتھ کمپلیٹ ہو گیا اس لیے مجھے بی کرنا ہے کورس کرنا ہے اسکل سیکھنا ہے
آج کل ہر کمپنییاں بھی ابھی اسکیل پہ ہی لے رہی ہے کسی بندے کو
آج کل ہر کمپنیاں تو لے ہی رہی ہے
آپ کو مارک سے کوئی مت مطلب نہیں رکھ رہا ہے
ہاں اور ماسک کا کوئی مطلب نہیں ہے تو کیا آپ کا گنت اچھا ہے گنیت
ہاں میرا تو گنیت کاف اچھا ہے
کا سب سے اچھا ہے اور کس وشے میں کافی دلچسپی ہے
میرا تو میتھ ہے اور آپ کا
میرا بھی مات ہی کافی کیا مطلب کہ وگیان آپ کو کیسا لگتا ہے
وگیان اچھا لگتا ہے مطلب وگیان بھی میتھ سے ہی جڑا ہوتا ہے
ہاں پھر بھی مطلب وگیان کی مطلب کیا بھوت کی اچھا لگتا ہے یا رسان اچھا لگتا ہے یا جیو وگان اچھا لگتا ہے
مجھے تو ہ مطلب آپ کو جیسے اگر آپ کو اگر کوچن کو اگر بنانا ہے تو آپ فزکس کیمسٹری لے لیجے میتھ لے لیجے اس میں آپ کا تو آئی کیو لیول بڑھتا ہے
ویسے کیا مطلب آپ کے ودیالوں میں وجان کی اھی پریوگ شال تھی
تھی لیکن چالو نہیں تھا بند تھا
ا تو کیا آپ نے بچپنوں میں وگان کی پریوگ شالا کی ہوئی ہے سوکچند درش سے کٹاانو دیکھنا یہ سب
نہیں میرے اسکول میں لیب تھا لیکن اب نہیں مطلب اس کو کبھی کھلا ہی نہیں نہ کبھی پڑھا ہی ہوا
آپ کے ودیالیہ میں مطلب کہ کچھ لیب ہوا نہیں چلیے کوئی نا بچپن میں مطلب کیا مطلب کہ ودیالوں میں کھیل ہوتا تھا یا نہیں
ہاں میرے بچپن میں تو کافی کھیل ہوتا تھا جب میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا تو
ہر ہر شکروار کو فیلڈ میں جائے جاتے تھے
تو کیا مطلب کہ ابھی کوئی کھیل میں دلچسپی ہے یا نہیں
مجھے تو کرکٹ کافی پسند ہے اور آپ
ہاں ہمارے یہاں وہی گیم کافی چرچا میں ہے اور ہم لوگ بھی کافی کھیلتے ہیں جب بھی چھٹی ہوتی ہے یا جب بھی مطلب کہ پڑھائی کر کے فری ہوتا ہوں ہمارے پاس سمے ہوتا ہے تو وہی میں چلتا ہے اور کافی ہوتا ہے ہمارے یہاں تو بلہ بھی خریدنے میں لوگ مطلب کافی مدد کرتے ہیں آپ کو مطلب کہ آپ نے ابھی ابھی آس پاس کے کئی دنوں کے اندر کرکٹ کھیلا ہے
میں تو ابھی کرکٹ نہیں کھیل پاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ دوست وست تو نہیں ہے نا اس لیے
ابھی آم کا موسم ہے کیا آپ کے یہاں ابھی آم نکلنے آ گئے
نہیں آم کا موسم ہے لیکن ابھی اتنا بڑا وارا نہیں ہوا ہے نہ لیچی ہی ہوا ہے
ا ابھی تو آندھی کے کارن کتنا آم کا چھوٹے چھوٹے آم گر گئے ہوں گے
نہیں ابھی ابھی بہت آم گریں گے اب ابھی تو شروعات ہوا ہوگا اب تو آندھی طوفان آئے گا ابھی بہت کچھ باقی ہی ہے
مطلب ابھی آم کافی نقصان ہوگا نا
ہاں ابھی آم کافی نقصان ہوتا ہے اور ایسے ہر سال نقصان ہوتا ہے
پھر بھی اوپر سے مطلب گرمی بھی اتنا ہے کہ آم کو خراب کر دیتی ہے نا
ہاں ہاں بہت خراب کرتی ہے
اور بارش کے کن آم بڑا ہوتا ہے اور پھر آندھی طو پان کے کن آم گر بھی جاتا ہے تو سمجھ نں سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ بارش ہو تو اچھا ہے یا گرمی ہو تو اچھا ہے یا آندھی ہو تو اچھا ہے کیا
بہاری ہی ایسا آج ہے کہ وہاں پہ ہر موسم دیکھنے کو ملتا ہے مطلب وہاں پہ ہر موسم ملے گا گہار موسم
ہوں
ہ ٹھنڈی گرمی موسم ہر موسم
پہلاے سیزن آتا یہ لی چےیک
پہلے لیچی کا آتا ہے اس کے بعد آم کا آتا ہے لیچے اس لیے جلدی مت مطلب لیچی کو ہے نا کہ یہ لیچی جب ہوتا ہے جب وہ بارش ہوتا ہے نا تو پانی کو سوکھتا ہے تو وہ جتنا پانی اس پہ ڈالیے گا تو لیچی میٹا ہوتا ہے
ا مطلب لچی میں بھی پانی کی پرابلم ہوتی ہے پانی جتنا پانی ڈالو اتنا لچی بڑا بڑا ہوگا نا
ہاں بڑا بڑا ہوگا میٹھا ہوگا اس میں رس ملے گا آپ کو
ا مطلب اور سچ میں لچی کافی اچھا ہے
ہاں لچی سب سے زیادہ بہار میں مظفر پور میں لچی ملتی
ہاں ادھر کا ل لیچی بہت فیمس ہے نا
ہاں مجھے ہاں بڑا بڑا ہوتا ہے
ہوں
ہوں
چلو بھائی اب رکھتا ہوں آرام امی بلا رہی ہے کام سے نکلنا ہے ٹھیک ہے بھائی بہت اچھا لگا بات کر کے
ہ اوکے بھائی جان پھر بات کرتے ہیں
ٹھیک
ٹھیک